اور نیٹ ورک ایشو سے کٹ ہو گیا فون
ہاں تھوڑا نیٹ ورک کا پروابلم بھی ہو رہا ہےا بیچ بیچ میں
ہوں نیٹورک بارش کی وجہ سے خراب آ رہا ہے
خراب ا رہا ہے
کیا پتا کسی کو لگتا پے کال کے دن نیٹورک کا ایشو ہے بولکے سب جگہ نہیں لگ رہا
نہیں لگ رہا ہے نا اور وہ بارش کی وجہ سے کیسا ہے زیادہ بارش رہ گا نا اسے بھی بند رکھنا پڑ رہا ہے
ہاں وائ فائی بند بھی نہیں کر رہے تو بھی نیٹ ورک چلے جاتا ہے وائی فائی کا وہ ایک پرابلم ہو گئی ہے بہت ہوں
میںی یہ حالت ہے بابا جی
وہی تو اب وہ بولنا پڑے گا شاید وائی فائی والے کو
نہیں وہ خود ہی بولتے ہیں وائی فائی بند رکھو بولتا ہے بارش میں
اچھا
ہاں بولتا زیادہ تیز بارش رہے گا نا تو وائی فائی بند رکھنے کا ہاں اسلئے میں بھی زیادہ وہ بجلی بجلی کا آواز آئے نا کٹخ سے ہم لوگ وائی پائی کا بٹن ہی بند کرتے
اچھا
ابھی بھی دیکھو
ہو رہی ہے ابھی سے ہاں بہت ہوا سے بارش آ رہی ہوا بارش آئے گی اتنا نہیں لیکن لیکن ہوا سے آئے گی تو پھر وہ ڈر لگتا کہیں پہ بھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے وائر گر جاتا ہے
پھر آپ بجلی کچھ گرے گا آواز آئے گا نا
ہاں اچھا
ٹینشن نہیں
نہیں ابھی تو ایک دال چاول اور انڈے کی انڈا کا برجی آپ کا ہو گیا
ہاں نہیں بھاںی صبح تھوڑا ناشتہ بنائی تھی یہ لوگ کے لیے
ہمم
ابھی یہ تھوڑا دال کھچڑی بنائی ارے دیکھتے ہیں شام کو
ہاں اچھا روز روز کا ٹینشن ہے کیا بنانے کا
اور وہ ہم لوگ کا ہی ٹینشن ہے کھانے والے کو نہیں ہے
ٹماٹر کی چٹنی کھچڑی رات کو بنائے ابھی دال چاول بنائیں اب آپ ساتھ آ کو کیا بنائیں گے پتہ نہیں
تو ابھی سوچ رہے تھے تھوڑا کچھ تو کردانے ہے وہ بگانے کا بھگا کہ اس کا ہی بات
امم کرتا نی کوسی بھاجی ہے
سوفیا ثانیہ سوگیںے کیا کھیل رہے ہے
نہیں کھیل رہے ہیں وہ لوگ آرام سے وہ لوگ بچوں کو کیا ٹینشن بارش آ رہی ہے اور وہ لگ کے مزے آ رہے اسکول میں ہی
چھٹی ملے گا تو اور خوشی ہوتی ہے
امم صوفیا تو بہت ہیپی صبح جلدی کی صبح کی اسکول ہے نا اس کی ساڑھے آٹھ بجے کی تو اس کو جلدی پھر سات بجے سے اٹھانا پڑتا ریڈی ویڈی ہونے ناشہ نہانہ دھونہ کرنے تو اس کی وجہ سے وہ ابھی تو بہت خوش ہے کہ ہاں چلو ابھی مے کو چھٹی ملی ہے بہت
ابھی اٹھنے کا ضرورت نہیں ہے
ہاں سے سیٹرڈے تو میں نے خود نہیں بھیجی تھی بہت دیر تک دو تین بجے رات تک جگتے بچے
ہاں تو صبح کیسے اٹھیں گے
بہت جگتے بچے لوگ کو کیا پتہ کیسی آ ہاں
اٹھنے کا اچھا ہوتا ہے
نہیں کھانا وینا سب جلدی کھا لیتے سب کرتے لیکن پتا نہیں کیسے نہیں سوتے لائٹ برن آف کر بند کر کے سب لیٹ بھی جاتے ہیں سو بھی جاتے ہیں اس کے پاپا سو جاتے ہیں سارا بھی سو جاتی لیکن صوفیا جگتی ہے صوفیا کو بہت جگنی بڑی والی لڑکی ہاں
نہیں ہم لوگ سوتے ہیں اومگر سوئے گا لیکن یہ لکشمی کا موبائل ایک دو بجے تک چل رہی ہے
ہاں وہی تو ویسے ہی وہ اس کا بھی رہتا ہے پھر میں چلاؤں گی تو چا رکھے گی صبح نہیں اٹھنے کا سب بالکل نہیں اٹ رہے ہیں ہے نا
تو کیا ممی تیرا کری کری ہے صبح صبح میں بولے ارے تیر کو جانے گا نا اس کے لیے اٹھا رہی ہے
ہاں وہئی تو
بیٹا میرے کو میرے پہ غصہ کرے گی صبح صبح
ہاں جلدی سونے کا پھر صبح ممی لوگ کو چلانے کا
ہاں صبح اٹھ کے میرے پہ غصہ کرے گی کیا دیرا گھیریے گھیری ہے رے صبح صبح بولتی ہے
نہیں صوفیا تو اٹتی اٹ جاتی
ہاں پھر نہیں او اوپر کا بھی میرے کو ٹینشن نہیں ہے اپنا الرم لگائے گا اپنا اپنا خود اٹھے گا بس اس کا ٹفن بنائے گی فٹافٹ تیار ہوئے گا بس گئے آواز نہیں اس کا کچھ
ہاں وہ اچھے سے جاتے ہے ان کو
یہ اس کا بہت ہنگاما ہے بابا لکشمی
ہاں ہاں
کپڑا نہیں ملا ٹاول نہیں ملا کچھ اب کپڑا نہیں ملے گا تو غصہ کرے گی پہلے سے لیٹ ہوتا ہے پھر اور یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا بس پورا
ہوں وہ تو باداگری ہے نا لڑکی لڑکی لوگ کی دادا گیری رہتی نا الٹا ہو گیا لڑکوں لڑکے لوگ کرتے ادھر لڑکی
میرے میرے گھر میں وہی بولتے ہیں
ہاں
اچھا تیرا سب الٹا ہے گھر میں
اس کا لاڑ زیادہ ہے نا اس کے لیے
لاڑ ہے اس کا پپا کا لاڈ ہے اس کا
ہاں اس کے لیے تو
کچھ بھی بولنے کو جائے گی نا بولتے ہے لڑکی جات ہے نہیں بولنے کا اسکو کچھ بھی زیادہ کچھ بولنے کا نہیں اس کو
ہاں
اچھا بولتے ہیں
تو اس کے پپا کی لالڈلی ہے نا اسکے لیے
وہی تو وہی لاڑ سے تو لاڑ بیٹھی ہے وہ
امم نہیں ہمارے گھر میں تو اس کے پپا نہیں چلاتے بچے لوگ کو کچھ بولتے بھی نہیں کچھ بولے تو کبھی ایسا چلا دیتے تھوڑا مستی کرتے رہیں گے بچے کبھی مارے نہیں کچھ میں دونوں کو بھی دونوں بیٹی ہیں نا
یہ امکار کے اوپر الٹا غصہ نکالیں گے وہ غصہ کریں گے کبھی ک کبھی تھوڑا لکشمی کو الٹا بولے نا پٹاخ سے اس کے آنگ پہ جائیں گے لیکن لڑکی کے اوپر بھی
کبھی ایسی ہی کرتے تھے میرے بھائی کو چلاتے تھے کچھ بھی بولتے تھے
ہاں میرا ممی بولتی ہے ایک ہی لڑکا ہے تم کچھ لاڑ پیار دیتے نہیں دونوں غصہ کرتے اس کو ایسا بولتا
ہاں
کیا لاڈ دینے کا اس کو ویسا ہی ویسے ہی رکھنے کا
ہاں ہاں نہیں ہمارے گھر میں بھی ایسی تھا بھائی کا لاڈ نہیں تھا زیادہ بڑی والی دیدی کا بہت لاڈ تھا چھوٹی والی کا اور بڑی والی کا دونوں کا دونوں کا بہت لاڈ تھا اور بھائی کا بالکل لاڈ نہیں تھا اتنا میں بپپا بھی ہم لوگ کوئی لاڑ کرتے کچھ بات ہوتا تو تو میرے بھائی کو مارتے تھے لیکن ہم لوگ کو کچھ نہیں مارتے
میرے بھی پپپا ایسے ہی تھے بھائی لوگ کو بہت غصہ کرنے کا اور میرے اوپر بہت بولیگا تو بہت پیار تھا
ہاں
بہت پیارا ہر چیز کوئی چیز یہ چیز مانگتے بولے گے نا وہی ٹائم پہ لاکے دینا
ہاں
بھائی لوگ بولتے کیا گھر میں کیا یہ بہت لاڑلی آ گئی کیا ہر چیز اس کو لا کے دیتے
ہاں
ابھی مارکیٹ جانے کا ہوے گا نا پانچ بجے لگی بھی کے نہیں کے پتا
جائے گا نا آں
نہیں پتا نہیں آج بارش کی وجہ سے آتے لگی ہو کہ نئی
شام چار پانچ بجے تو لگ دوبھی پایا
ہوں نہیں مشکل ہے چار پانچ بجے تک کیا موبائل میں دیکھتی
ہاں سالگرہا ہے کی دی ہے نا دو دن
ہمم نہیں بادل ادھر بھیگتے تو ابھی اس سے جلدی تو کور نہیں ٹائم ہی لگے گا
وہ دھوپ تو کتنا آٹھ دس دن ہو گئے دیکھا ہی نہیں
ابھی دھوپ سے پریشان تھے آب بارش سے پریشان ہے پبلک
سمجھ میں ہی نہیں آریا ہے
بگوان کو کنفیوز کرتی پبلک
وہی تو
بولے کروں تو کیا کروں میں
دونوں طرف سے ٹینشن ہے
ہوں میری دوسرے نمبر تیسرے نمبر نمبر والی بھن تو اتنا درری آری تو بھن ہے میری سیکنڈ نمبر والی بہن اس کو تو اتنا ڈر لگ رہا عشرت کو اللہ گھر گر جائے گا ایک تو وہ سائڈ گنڈی سائڈ میں رہتے
اچھا
تو اس کو اتنا ڈر لگ رہا فون کرے گی اللہ یہ بارش کتتی ہے رے بن نی ہو رہی جلدی جائے گی بارش تو اچھا ہے میرے کو اتنا ڈر لگ رہا ہے فون کر کر کے اسکو ڈر لگتا ہے در پہ کہیں گھر بھیھر نہیں گر جائے کچھ نہیں ہو جائے اس کے بچے بولتے جھولا باندھ کے دو اور چھت پے دلیوں کے پھر گھر گھر گر جائے گا اور بچے لوگ کو چل رہی ہے
نہیں بابا تھوڑا اب سنبھل کے ہی رہنا پڑے گا
ہاں
چھلی کا گھر کا تھوڑا ٹینشن رہتا ہے
ہاں وہی چالی کا گھر اور اوپر سے مالا ہے نا مالے کا گھر ہے تو پھر وہ مالے کے گھر پہ ایسے ہی ہوتا ہے